مل ہولی نا کیا حال چال ہے بھائی جان سب خیریت ہے بھائی جان آپ
سو خری ہے بھائی جانا اپنا بتائیے
ہاں بھائی جان میرا بھی سب ٹھ ہی ہے بائی جان سب کائیےت سب آپ لوگ کی مہربانی بنی ہوئی ہے بھائی جان
ہ یہ بائی مور تو ہےائی
اور بتائیے کھانا پینا ہو گیا بھائی جان کیا کیا کھانا کھا ہے اور ابھی کیا کر رہے بھائی جان
جی بھائی جان پڑھائی کر رہے تھے کھانا کھا لی بریانی چاول کھائے ہیں
ا اچھا لگا ہے سواد
جی بھائی جن سواد تو بہت لاجواب تھا آج
خود بنا ہے یا مطلب کہ دوست لوگ بھائی جان لوگ کے ساتھ بنے ہیں یا امی ابو لوگ بنائی ہے بھائی جان
آج بھائی جان لوگ کے ساتھ کھائے ہیں بھائی جان
اور مطلب بنائے ہے یا مطلب کہ باہر سے بازار سے خرید کے کھائے
خود بنایا ہے بھائی جن
اچھا بنا تھا
جی بھائی جانا اچھا بھائی لوگ سب لوگ مل کے بائی جان لوگ سب لوگ بھائی جان مل کے بنائے ہیں
ہ ہاں امی جان لو کہس ج بھائی جائے
عاممی جان ابو جان سب کوئی ٹھیک ہے بھائی جان مہربانی ہے کا جی بھائی جان سب بات ٹھیک
اور مطلب موسم کس طرح کا آا ج
موسم تو بائی جان بارش ہوا تھا پھر
اور
گرمی بھییاکر لگمی پڑ رہا ہے اور کیا آندھی اندھی بڑ رہا ہے جی بھائی جان بھو بہت تیز
گرمی بھی بہت زیادہ تیز ہوگی بھائی ج نا
جی بھائی جان
جس ابھی اب گاؤں پہ ہے نا بھائی چانس
جی گاؤں میں ہے
تو گاؤں میں تو مطلب اتنا مطلب کہ مطلب یہ ہوتا ہے بھائی جان کتنا ہریالی ہوتی ہے پھر بھی مطلب کہ ابھی بھی دھوپ ہے تو کتنا پ سمسیا والی بات ہے اتنا گرمی گاؤں میں پڑے ج ہے نا گاؤں میں اتنی ہی کنکریٹ کی جنگل ہوتی ہے اور نہ ہی مطلب کہ شہروں کے اتنا پردوشن ہوتا ہے صرف یہاں ہریالی ہوتی ہے لوگ مطلب ہاں پت نہیں کیا ہو گیا ہے گرمی کو تاپمان نیاترن ہی نہیں رہتا
ہوں جی بھ جان صی بولے ہیں
باقی شہر یہ سب جہاں مٹی کی کمی ہو رہی ہے وہاں گاؤں میں ساری جگہ مٹی ہے نا بھائی ج
جی بھائی
ا مٹی اڑانے میں بہت مزہ آتا ہے نا بھائی جان بچپن میں م خوب اڑاتے تھے مزہ آتا تھا ابھی بھی اڑا رہے ہیں
ہ جی مٹی کے ساتھ لگاؤ رہنا چاہیے
اور بھ جان بڑا مزہ آ رہا ہے بھ جان مطلب کہ پیر سے ایسے مطلب ایسے ایسے رگڑ رگڑ کے چلے نا بھ جان اتنا مزہ آ رہا ہے
جی ب
پؤڈر جیس ہو جائے جسے پاؤڈر چونے میں مزہ نہیں آتا ہے اسی طرحج مٹی مٹی چھونے میں مزہ آ رہا ہے چپل سے اکھاڑ اکھاڑ کے چلو دھول اڑتی ہے نا تو بائی دکھ ہوتا ہے کہ کیسے اٹ ت
جی بھائی جان اور شہر میں جو ہے مٹی
ہوں
کے مٹٹی کے مطلب
جتنا اپجاؤ نہیں ہوتی ہے نا ب ج
بھجن اور خراب ہانیکارک بھی مٹی ہوتی اگر شریر پہ پڑ جائے گا نا ہوا کے مادادھیم سے
ا ہاں تو مطلب کہ کافی بیماری ہو جاتی
جی کھجلی ہو جاتی ہے بھجن
وہاں کی جو مٹی ہوتی ہے نا بائی جان ادوگک یہ سب کی کارخانے یہ سب ہوتے ہے نا بائی جان تو مطلب کہ وہاں سے گندگی جو نکلتی وہ پانی میں جاتی ہے ندی یہ سب میں جاتی ہے بھائی جان تو پھر وہی پانی مٹی میں جاتی ہے تو وہی تھوڑا خراب ہو جاتا ہے گاؤں میں ہے کہ گاؤں میں کخانے یہ سب نہیں ہوتے ہے بھائی جان پیڑ ہوتی ہے اور یہاں پہ مطلب اوکے اگر یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کارخانے تو ہے نا کہ بہت زیادہ ماترا میں گندگی نکلے گی ویسے بھی گاؤ کے لوگوں کو زیادہ تر اب شہر جانے کی من ہے تو گاؤں میں ویسے بھی تھوڑا جن سنکھیا کم رہتا تو پھر بھی کافی اچھی ہے اور جن سنکھ رہتے بھی ہو تو یہاں پہ مٹی کی سنکھیا تو اب جانتے اچھی ہوتی ہے اس لیے اور یہاں کی مٹی کافی اپجاؤ بھی ہوتی ہے خاص کر ہم لوگ کے کھیتر کی مٹی مطلب یہ پ ہر سمے کچھ نہیں نہ کچھ مطلب اپجاؤ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اگی جاتی ہے کھیت میں سے نہ بھائی جان اور کئی طرح کے تو پیڑ لگ ہم تو اب اپنے مطلب جو ہمارا چھیت نہیں تھا جو ہمارا مطلب ہے نہیں ہمار جگہ باہر کی
جی بھائی جن
ہم آپ کو کیا کیا اور کتنی پیڑ لگائیے پہلا نمبر پہ ہے جو مطلب ایک پھول آتی ہے وہ اجلا کلر کی ہوتی ہے
جی بھائی
اس کا پیڑ لگایا وہ کافی بڑی ہو رہی ہے بھائی جان اور تھوڑی مطلب ہاں بڑی تو ہو گئی ہے بھائی جان جو پول ہوتی ہے
جی
اتنی بڑی ہو گئی ہے بھائی جان اتنی بڑی نہیں اس سے مت مطلب کہ ایک ہاتھ چھوٹیی ہوگی بھائی جان لیکن اتنی ابھی موٹا ہو رہا ہے بھائی جان
گاؤں کا جو م ہوتا ہے بھائی جان اس اس میں ارورک چمتا بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے
پھر اس کے بعد ایک ارہل کا لال والا پودا ہوتا ہے بھائی جان
جی بھ جان
وہ لگا ہے پھر ایک شریفہ کا جو پیڑ ہوتا ہے بھیا
جی بھ جان پھل کاا
ہاں شریفہ بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان
جی بائی
ہے پھر ایک اور ارہل کا پیڑ لگا ہے
جی
پھر مطلب اس کے بغل میں ایک چھوٹا پودا نیل کا پیڑ لگا ہے
نیل کا
ہاں بھائی جان
نیل کا پیٹ کتنا بڑا ہو گیا
اب بہت چھوٹا ہے تلسی اتنا بڑا ہے ابھی
وہ فرتا ہے اس میں اس میں فرتا کیسے ہے بھائی جن
پتا نہیں ہم بھی نہیں دیکھ ہم آج تک جتنے دھے نیل کا پیڑ بھائی جان سب چوٹا ہی دھے بڑا کہاں دیکے پھر اس کے ب بگل میں ایک تلسی کا پیڑ لگایا بھائی جان پھر اس کے بغل میں کوئی ویسا ہی نیل کا جیسا ہی چھوٹا پیڑ ہے پورا جالی سے ڈھکا ہوا ہے پت نہیں کیا ہے بھ جان امی جان نے لگائی ہوگی یا پھر اس کے بعد ایک اور پودا لگائے ہوئے پل کا ہے وہ وہ مطلب پورا طرح سے کھلا اس کے آس پاس تو جالی نہیں لگی ہے پھر اس کے بعد مطلب کہ پورا گولا کر کے جالی میں ناریل کا پودا لگایا بھائی جان
آپ کو بگو بھائی جان ایک بات پوچھے
ہاں
آپ کو باغوانی کرنے کا بہت مطلب
ارے ہم نے ہم نہیں لگائے بھائی جان امی جان ابو جان لگایا پھر مطلب یہ پھول لگائیے
نہیں جانا اپ بھی جان کو مطلب بگوانی کرنے انوب ہے
ہاں بھائی جان شاید تو ہے تو صحیح تبھی اتنا پودا لگا پھر اولا کا پیڑ لگایا ہے پھر ادھر بغل میں کا دم کا پیڑ ہے قریب نہیں بھی تو بارہ پندرہ ہو گے سمجے بھائی جان اتنا ہے صرف باہر ہے پھر اندر تو آم کی ہے اولا کی ہے پھر کئی طرح کے پھولوں کی ہے پھر گلاب کی بھی پھول کی ہے بھائی جان
اور امرود کے بھی امرود کے بھی دو تین ہیں
اب پہلے دیکھے تھے ہم آپ کے دورا پہ ا باہر دیکھے تھے بندر تھا
ہاں بھائی جان پہلے تو گاؤں میں تھی بندر اب کہاں آتی ہے بندر اب تو ہم کو ہم باہر گئے تھے تو بڑے بڑے شہر میں گئے تھے وہاں دیکھے تھے بندر اب اپنے گاؤں میں بندر نہیں دیکھتے
جی پہلے بہت آتا تھا ادھر بھی گاؤں میں بندر
تو ہم لوگ کی چھت پہ ہی آتی تھی بندر نا بھائی جان دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہوں گے نا
جی آپ کی امی جان اس کو ٹماٹر کھلائی تھی
ہاں ہاں صحی ہے بندر لوگ کو بھی ٹھیک ہے وہ کیلا کھاتے ہیں بندر لوگ نا
جی ٹماٹر کیلا پھل مول کھاتے ہیں
ہ اتنا پیڑ پودا ہے تو پورا مطلب باہر کا جو اھی ہے میدان ہے وہ پورا مطلب ہریالی رہتی ہے ٹھنڈا رہتی ہے ہم بھی سوچ رہے کہ پورا جو مطلب جو دیوار ہے اس کے کنارے کنارے اور مطلب کی قریب جامن کی نہیں جامن بول رہے بول مطلب کی شریفہ کی اولا کی نیم کی نیمبو کی نا سریف ہے کوئی ن س م وق اتے ہیں
بھائی جان شریفہ جو ہوتا ہے نا وہ باہر سے سے کوردرا نہیں ہوتا ہے باہر سے مطلب پلین ہوتا ہے اور شریفا ہوتا ہے باہر سے خوردرا ہوتا ہے
وہ نہیں پتا تھا بھائی ہم تو یہی سوچ رہے بھائی جن کہ دیکھیے ہم کیا مطلب کہ اپنا حساب سے سوچ رہے کہ جو گھر ہے نا کبھی بھی اگر جیون میں بنتا ہے گھر تو پیچھے ہے نا ل مطلب کہ قطار میں دس بارہ ن ناریل کا پیڑ لگا دیتے بھائی جان
بہت اچھا رہے گا بھیا
ہاں پورا پیچھے اس کے بعد اور مطلب کہ ادھر ہی دو چار آم کا پیڑ کونا میں لگا دیں گے کیا بھائی جان
جی بھائی جان
ایک سائڈ سے باؤنڈری مطلب کی دیوار کے قطار میں ص پھل کا لگائیں گے جیسے آولا ہو گیا اس کے بعد وہی شریفہ ہو گیا میوا ہو گیا اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے امرود ہو گیا اس کے بعد ناریل تو لگا ہی دیا نہیں بھائی جانچ چیزب مطلب کہ وہ لوگ زیادہ چھیتر میں ایک دو آم کا پیڑ لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے ہے ایک لچی کا بھی لگ جائے گا صحیح بول رہ ہوی جا ٹھیک ہے اور آگے کا جو مطلب چھیتر ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان وہاں پہ مطلب کہ ایک مطلب کہ دکھنے والا جو اچھا دکھتا ہے وہاں پہ صرف پھول کا پودا لگاؤ جیسے گلاب پھول ہو گیا اور ایلوویرا ہو گیا تلسی ہو گیا
جی بھائی جان ایلوویرا تو ادھک ماترا میں لگائی گا بھائی جان
مطلب کہ ہم سوچ رہے بھ جیسے کہ سوچ رہے کہ دیکھیے جو گھر ہے نا میرا ٹھیک ہے بھ جا
جی جی بھائی
اچھے گھر بنا دے ٹھیک ہے اور اسی کے آس پاس یہ سب لگا دے ٹھیک ہے بھائی جان شکریہ بھائی ج جن اب سے بات کر کے بہت خوشی ہو با ہے چل اللہ حافظ فھر بھائی جان خیال رکھ رکے گا شکریہ